السلام علیکم
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا سے کیاریت سے
جی جی سب کھی رہے تھے
جی جی
تب کھیلے
ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ فرمائے سب بڑھیا سب بڑھیا ایسا بڑھیا آپ سنیں آپ بتائیں
جی جی سب بڑھیا
جی
سب کھیل اتے ہیں
جٹھ ھ
جی آج آج کل آپ کے یہاں کیسے موسم چل رہا برسات ہو رہی ہے آپ کے یہاں یا نہیں ہو رہی
نہیں نہیں کل ہمارے برسات ہوئی ہے تو آج برسات نہیں ہے آج مج تو گرمی بہت ہے ہ دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت
جی جی ہاں ابھی برسات کا تو کوئی لگ ددا ہوگی برسات گرمی بڑی ہو رکھی ہے آ ہمیں تو بس یہی سوچ ہوتی ہے کہ برسات ہو تو تھوڑے سے پیڑ پودوں کو پانی ملے جو کھیتی کرتے ہیں ان کو پانی ملے
صحی ہے صحیح ہے اکثر آج کل انسان پیڑ پودوں پہ دھیان نہیں دے رہی کاٹ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پر یہ انسانوں کی لائف میں بہت بڑا پرابلم آ جائے گا ج پیڑ پودے نہیں رہے تو ٹھیک ہے نا دیکھو آج ک ہم بولتے ات گرمی ہوتی ہے زیادہ پیڑ پودے ہ گئے تو اتنی گرمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا پیڑ پودے ہوں گے تو آج کل کہتے ہیں لوگ کہ اے سی آ گیا ہے تو اے سی کا استعمال کریں گے بھائی اے سی کا استعمال تو کریں گے پر اے سی کو کیسے چلے گا اے سی چلے گا بجلی سے
جی آج کل ہر ایک ہر ایک انسان نا اپنے لائف میں اتنا مشہور ہو گیا ہیں مشہور ہو گیا کہ ان کو اپنا کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیڑ پودے لگانے ہیں آپنی لائف میں بہت زیادہ مشروف پودے
ہ تو دیکھو جیسے اے سی چلتا ہے بجلی سے بجلی بنتی ہے پانی سے پانی کیسے آئے گا پانی پیڑ پودے ہوں گے بارش ہوگی تو ا پانی ہوگا تو آگے بجلی بنے گی تو ا سی پہ تک جائے گی نا تو مین مدا ہے پیڑ پودوں کا ہی ہے نیچرل واتورن کا ہی ہے تو یہ واتورن ہم نے ایسے برباد کر دیا انسانوں نے تو انسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا
جی بالکل ابھی ابھی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم جب ایسے کر ہی جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیا نتیجہ ہوگا ابھی یہ کسی کو سمجھ نہیں ہے
یہاں جہاں پیڑ خ اچھے ہیں واتاورن اچ اچھا ہے وہاں تو لوگ ٹھیک ہے پر یہاں وہاں لوگوں اتنی قدر نہیں کر رہے ان کی پر یہاں پیڑ پودے نہیں ہیں جیسے راستھان مان لو ٹھیک ہے نا وہاں ک اتنی دھوپ ہوتی ہے ریت ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے پیٹ دکھتا نہیں کہیں ملوں مل وہاں لوگوں کو بہت کدر ہے پیڑوں گی
بالکل صحیح بات ہے
تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں پیڑ پودا ہے کوئی بھی ہے چھوٹا بڑا پیڑ پودا ہے بس لگاؤ سی آج کل لوگ میں نے دیکھا اکثر لوگ شوقی ہو گئے پیڑ پودوں کے صرف دکھاوا گلدستے لیں گے چھوٹے چھوٹے لگائیں گے وہ تو چلو پھول لگانے چاہیے ٹھیک ہے پر بڑا درخت ہونا ضروری ہے ہ گلدستے والا پودا کتنی دوسری پولوشن والی ہوا لے گا اس کو فلٹر کرے گا تو اچھی ہوا دے گا ٹھیک ہے نا اس کے لیے بڑا تھا چاہیے
جی بالکل صحیح بات ہے ہر ایک انسان کو کو اپنے خود کے لیے ایک ایک پودا ایک پیڑ ضرور جیے ضرور لگانا چاہیے تاکہ وہ اپنی آنے والی پیڑھی کے لیے اس چیز کا وہ پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھیں کہ ہاں ہماری اگلی پیڑھی کو بھی سانس کی ضرورت ہے انہیں بھی ہر چیز انہیں ان کا بھی حق ہے اس چیز کے اوپر جو ہم اب ہم جب سب کچھ برباد کرنے جا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے ہم اپ اپنا بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں پیڑ پودے کاٹ کر ہم مال کھڑے کر لیتے ہیں ہم راستہ بنانے کے لیے پیڑ پودے جو نیچر ہوتا ہے ہم اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے اپنے فائدے کے لیے ہم اپنے سب ہر ایک کے ہمیں سب کچھ آسانی سے مل جائے ہم اس چیز کے لیے نیچر کو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں
جی تو انسانوں کی بہت بڑی غلطی ہے انسان بہت بڑا ظلم کر رہا ہے
جی
ہ تو انسانوں کو قدر کرنی چاہیے جیسے ہر انسان اپنی فیملی کی قدر کرتا تھا
پیڑ پودوں کی بھی کرنی چاہیے جی صحی بات ہے
جی آپ آپ نے پیڑ پودے لگا رکھے اپنے یہاں یا
نہیں ہمارے کافی ہیں پیڑ پودے
کافی ہیں
کافی کافی
جی جی جی میرا مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں بھی پیڑ پودے لگاؤں پر میرے یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو میں اپنے بس بالکنی میں کافی پودے لگا رکھے ہیں پر لگائے میں نے چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہی ہے لیکن میں ان کا بڑا ہی زیادہ بڑا دھیان رکھتی ہوں
جی جی بس گئے تھے اپ کالج لگانانی چاہیے دیکھو اپنے گھر کے آس پاس جتنے پیڑ پودے ہوں گے تو گھر کا جو واتورن ہوتا نا جو سسٹم ہوتا گھر کا کہتے ہیں ارا جو ہوتا ہے نا وہ ایک شھ اور کلین ہوتا ہے اس میں گھر میں ایکٹیوٹی بنتی رہتی ہے
پزیٹیویٹی آتی اگر گھر میں اچھے پودے لگے ہو جیسے ہم جیسے ہم پریش شان ہو کر اداس ہو کر اگر ہم بیٹھے ہیں تو جیسے ہم پودوں کو دیکھ لے کہ کوئی پودا بڑا ہی زیادہ کھلا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی ہم بہت اپنے اندر ہی اندر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں کہ کتنا اچھا پودا ہے تو ہم جو بھی ہمارے اندر نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ پودوں کو دیکھ کر ہی ہم پوزیٹیوٹی میں ہم کنورٹ ہو جاتی ہیں
ہاں اور اکثر آپ دیکھ رہے کہ جن گھروں کے آس پاس پودے ہوتے ہیں پیڑ ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر جا کے بیٹھ کے دیکھنا اور جن گھروں کے پاس کوئی پیڑ پودا نہیں ہوتا ان گھروں میں جا کے دیکھنا دیکھا کتنا آپ کو ڈفرنس ملے گا ان کو چاہے ونٹر کے سمر میں چیک کرو چاہے گرمی کے سمر میں گرمی کے موسم میں چیک کرو ڈفرنٹ دکھے گے
جی جی جی بالکل بالکل اب اپنے کون کون سے پیڑ لگا رکھے ہیں
ہمارے ادھر گھر کے پاس ہمارے اپنے جو ہیں امرود کا پیڑ ہے وائٹ امرود ریڈ امرود اچھا پھر دوسرا آم کے پیڑے اچھا بنینا کے پیڑے اورنج کے پیڑ ہیں اس سے ایپل کا پیڑ ہے ہمارے پاس
تو سارے فروٹس کے بھی آپ کے پاس میں پھل پھلوں کے
اور نیمبو کا نیمبو کا پیڑ ہے تو اور جو شات ووت ہوتے ہیں اس کا پیڑ ہے وہ بھی ایک فروٹ میں آتا ہے وہ سہ مش شورنی ہے وہ ایک ہوتا ہے شاہتوت اس کو پ انگلش میں کیا بولتے ہیں ایسے اس کو شاہتوت کہتے ہیں اس کو وہ ہوتا ہے اس کو کچھ کہتے ہیں اور دوسرا کیا کہتے انجیر کا پیڑ ہے ہمارے پاس
تو آپ کے پاس س بہت سارے کافی پیڑ ہے آپ کے پاس
کافی پیڑ ہیں ہمارے پاس کا کافی پیڑ ہیں ہمارے پاس اچھا وہ جو ہاں یہ کہتے ہیں پپیا کا پیڑ ہے ہمارے پاس کافی پیڑ ہمارے پاس کم سے کم بیس پچیس فروٹس کے پیڑ ہیں اور نیئر بائی آگے پیھے دوسے پیڑ بھی ہیں جیسے بورڈ کا پیڑ ہو گیا
اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے پیڑ ہیں تو آپ اسی میں مصروف ہوتے ہوں گے ان کا دھیان رکھنے میں ان کا خیال رکھنے میں
بڑے بڑے پیڑ کافی ٹائم پہ لے کے ہیں پیڑ ابھی ان سبھی پیڑوں کو سبھی پیڑوں کی ایج ہوگی پانچ پانچ چھ چھ سات سات دس دس سال کی ایج ہے سبھی پیڑوں کی
اچھا اچھا پھر ان کی زیادہ ان کا زیادہ دھیان نہیں رکھنا پڑتا
جو بڑا پیڑ ہوتا ہے نا اس کا دھیان نہیں رکھنا پڑتا وہ پھر اپنا دھیان خود رکھ لیتے کی جب چھوٹا پیڑ ہوتا ہے نا اس کا دھیان رکھنا ہوتاک کوئی جانور نہا ان سے کھا دے ٹھیک ہے نا جب چھوٹا پیڑ لگاتے ہیں اس کو ٹائم پہ کبھی بارش نہیں تو پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہیں کسی ہوا جل جوور سے چلی تو کوئی کہیں ٹیھا تو نہیں ہوگیا اس کا دھیان رکھنا جب پیڑ اپنے دم پہر خرچ جاتا ہے نا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا مچیور کہتے ج اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا چلنا سیکھ لیتا اچھے سے پھر اس کو ہمیں پکڑ کے نہیں چلانا ہوتا ٹھیک ہے نا تو ویسے ہی پیڑوں کا ہوتا اور بڑے پیڑ وہ اپنا دھیان خود اچھے خود سے پانی کھینچ لیتے دھرتی سے خود دوپ تو خود لے لیتے وہ اب ہمارا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کو اچھی اچھی آکسیجن دینی ہے ہوا دینی ہے
جی صحیح بات ہے
سی بات ہوتی ہے جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کا دھیان رکھتے ہیں بعد وہی بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ ماں باپ کا دھیان رکھتا ہے نا امی ابو کا
ہاں جی ہاں جی جیسے ہی پیڑ پودے ہیں کہ پہلے ان کا دھیان رکھے پھر وہ ہمارا
ہمارا دھیان رکھ ہم پھل بھی دیتے ہیں اچھی ہوا بھی دیتے ہیں دیکھو اس میں دو بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے نا دیک کچھ ایریا میں میزر ہوتے ہیں کہ ایک دو فروٹ ہی لگتے مطلب ج م مر کرتا ہے نا لوکیشن بھی جگہ میٹر کرتی ہے کہ جیسے کشمیر میں سیب زیادہ لگتے ہیں ٹھیک ہے نا بروگر راستھان میں سیب لگے نہیں لگ سکتے نا
میلستے
نا تو ٹھیک ہے ٹرائی کرو جو آپ کے ایریا میں آپ کے جگا کے سس جو پیٹ لگ گیا ٹھیک ہے اس اس کو رہنے دو نیند جو لگ رہا ہے اس کو زبردستی لگانے کی کوشش نہیں کرنا دیکھو ہر کا اپنی کا لوکیشن جگہ ہوتی ہے کوئی سردی کے ٹھنڈے علاقے میں پیڑ ہوتے ہیں کوئی گرمی کے علاقے میں پیڑ ہوتے نا
جی جی آپ سے بات کر کے آپ سے اتنی ساری مجھے جانکاری ملی بہت بہت آپ کا شکریہ
خدا حافظ
خدا حافظ